ہیلو
ہیلو
السلام علیکم کیسی ہو
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے
الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں
اچھا اور بتاؤ آج تو تم بہت جلدی ہاں بولو
آج تو تم بہت جلدی اٹھ گئی لگ رہا ہے مجھے
ہاں آج میری آنکھ صبح پانچ بجے ہی کھل گئی ویسے میں روز کوشش کرتی ہوں کہ جلدی اٹھو لیکن کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے
ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے لیکن جب میں جلدی اٹھ جاتی ہوں تو پورا دن بہت اچھا نکل جاتا ہے
بالکل صحیح کہا صبح کا سمے بہت ہی برکت والا ہوتا ہے اس سمے واتاورن بھی شانت رہتا ہے اور من بھی تازہ رہتا ہے
ہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا پکشیوں کی چہچہٹ اور سورج کی پہلی کرنیں من کو بہت سکون دیتی ہے
بالکل صحیح کہا ویسے تمہارے صبح کی دن چریا کیسی رہتی ہے
میری صبح کی دن چریا میں سب سے پہلے میری آنکھ کھلتی ہی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک اور نیا دن دیا اس کے بعد بستر سے اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کرتی ہوں
اچھا یہ تو بہت اچھی عادت ہے تمہاری میں بھی پہلے اپنا بستر ٹھیک کرتی ہوں کیونکہ اس سے کمرہ بھی صاف لگتا ہے اور من بھی اچھا لگتا ہے
ہاں اور پھر اس کے بعد میں ایک گلاس گنگنا پانی پیتی ہوں
اچھا میں بھی یہی کرتی ہوں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ پانی پینے شریر کے لیے بہت فائدے مند رہتا ہے
ہاں بالکل سچ کہتے ہیں اس سے پاچن تنتر اچھا رہتا ہے اور شریر بھی ڈ ہائیڈریٹ رہتا ہے ہائیڈریٹ رہتا ہے
بالکل پھر ا میں وجو کر کے فرق کی نماز ادا کرتی ہوں
ہاں میں بھی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنے چھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد دل کو بہت سکون ملتا ہے
ہاں نماز کے بعد میں تھوڑی دیر دعا کرتی ہوں اور پھر قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہووں
ہوں ماشاء اللہ یہ بہت اچھی عادت ہے اس سے دن کی شروعات سکاراتمک ہوتی ہے
ہاں بالکل اس کے بعد میں لگ بھگ بیس منٹ تک ٹہلنے چلی جاتی ہوں
یہ تو بہت اچھی عادت ہے میں بھی پارک جاتی ہوں وہاں صبح بہت لوگ واک کرتے ہیں کچھ لوگ دوڑتے ہیں کچھ یوگ کرتے ہیں اور کچھ ہنسنے کی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں
ہاں بالکل میں نے بھی دیکھا ہے پہلے مجھے عجیب لگتا تھا لیکن بعد میں سمے آیا کہ اس سے تناؤ کم ہوتا ہے سمجھ آیا کہ اس سے تناؤ کم ہوتا ہے
ہوں صحیح کہا واک کرنے کے بعد مجھے پورے دن پرجہ محسوس ہوتی ہے
ہاں کیا تم ایکسرسائز بھی کرتی ہو
ہاں ہلکی اسٹریچنگ اور پانچ دس منٹ یوگ کرتی ہوں
اچھا یوگ سے شریر لچیرا رہتا ہے اور من بھی شانت رہتا ہے
بالکل صحیح کہا پھر میں گھر واپس آ کر نہا لیتی ہوں
اچھا اس کے بعد ناشتہ کرتی ہو
ہاں لیکن پہلے امی کی تھوڑی مدد کرتی ہوں کبھی چائے بنا دی تی ہوں کبھی سبزیاں کاٹ دیتی ہوں اور کبھی ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں تاکہ امی کا کام ہلکا ہو اور انہیں مدد مل جائے
اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے گھر کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے
ہاں ہمیں گھر کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے اس سے ذمہ داری بھی سیکھنے کو ملتی ہے
ہاں تمہیں ناش تے میں کیا پسند ہے
ا خاص کر مجھے ناشتے میں پوہا اپما اڈلی پراٹھا اور پھل کھانا پسند ہے
اچھا مجھے بھی پوہا بہت پسند ہے کبھی کبھی میں اوٹس اور دودھ بھی لیتی ہوں
ہاں ہیلدی ناشتہ کرنے سے دن بھر تھکان نہیں ہوتی اس لیے ہمیں ہیلدی ناش تہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا دن اچھا جائے اور ہماری پاچن شکتی بھی اچھی رہے
ہاں بالکل ناشتہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے
بالکل صحیح کہا پہلے میں کئی بار بنا ناشتہ کیے کالج چلے جاتی تھی لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ یہ غلط عادت ہے اگر ہم ناشتہ نہیں کرتے تو پڑھائی میں من نہیں لگتا اور ہمارا پورا دن بےکار چلے جاتا ہے اس لیے ہمیں ناشتہ کرنا چاہیے خالی پیٹ کبھی کالج نہیں جانا چاہیے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے
ہاں یہ بات بالکل تم نے صحیح کہا ہے خالی پیٹ رہنے سے کمزوری اور چکر بھی آ سکتے ہیں اسی لیے ناش تا کرنا بہت ضروری ہے
ہاں ناشتے کے بعد میں اپنا کالج بیگ چیک کرتی ہوں
ہاں میں بھی کتابیں نوٹ بک پین آئی ڈی کارڈ اور پانی کی بوتل ایک بار ضرور دیکھتی ہوں
ہاں اگر رات میں ہی بیگ تیار کر لیا جائے تو صبح کی بھاگ دوڑ کم ہو جاتی ہے
بالکل میں رات کو ہی یونیفارم بھی نکال کر رکھ دیتی ہوں
ہاں اس سے صبح سمے کی بچت ہوتی ہے
ہاں اس کے بعد میں کالج کے لیے نکل جاتی ہوں
صحیح راستے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ سمے پر پہنچوں
سمئے کی پابندی بہت اچھی عادت ہے
بالکل جو لوگ سمے کا سمان کر ہیں وہ جیون میں آگے بڑھتے ہیں
بالکل سمے کا سمان کرنا تو بہت ضروری بات ہے مجھے صبح کا سب سے اچھا سمے نماز اور سوردے کا لگتا ہے
ہاں مجھے بھی اس سمے من بہت شانت رہتا ہے ویسے
ہاں ویسے تو میں صبح جلدی اٹھنے میں سب س سے زیادہ پریشانی کب ہوتی ہے
مجھے تو سردیوں میں اس سمے رضائی چھوڑنے کا من ہی نہیں کرتا
بالکل میری بھی بالکل یہی حالت ہوتی ہے سردیوں میں
ہاں لیکن جب ایک بار اڑ جاتی ہو ں تو پھر لگتا ہے اچھا ہوا جلدی اٹھ گئی
ہاں صحیح کہا آلس پر جیت پانا سب سے بڑی سفلتا ہے
ہاں اور اگر صبح اچھی ہو جائے تو پورا دن اچھا گزرتا ہے
ہاں صحیح کہا ہے میں صبح اٹھ کر موبائل دیکھنے کی عالت چھوڑ چکی ہوں
ہاں یہ بہت اچھی بات ہےمیں بھی اب کوشش کرتی ہوں کہ پہلے اپنی دنچریا پوری کروں اس کے بعد ہی موبائل دیکھو
ہاں سوشل میڈیا صبح صبح دیکھنے کے سمے کا پتا ہی نہیں چلتا
بالکل اور پھر کبھی کبھی پانچ منٹ کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں اور پھر آدھا گھنٹہ نکل جات تا ہے موبائل میں ہی
ہاں اس لیے میں نے الارم بند کر کے موبائل واپس رکھ دینا شروع کر دیا ہے
ہوں یہ عادت مجھے اپنانی چاہیے ویسے
ہاں دھیرے دھیرے عادت بدلنے سے سفلتا ملتی ہے
بالکل چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہی انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں
ہاں یہ بات تم نے بالکل صحیح کہی ہے میری امی ہمیشہ کہتی ہے کی صبح کی اچھی شروعات پورے دن کو بہتر بنا دیتی ہے
ہاں میری بھی امی یہی کہتی ہے کہ جو انسان صبح جلدی اٹھ یہ ہے وہ اپنے کام سمے پر پورا کر لیتا ہے
ہاں مجھے لگتا ہے کہ صبح کی دن چریا میں انوشاسن ہونا بہت ضروری ہے
ہاں میں تو یہی ہی مانتی ہوں اگر ہم صبح کا سمے کا صبح سمے کا سب سے صحیح اپیوگ کریں تو پڑھائی صحت اور مانسک شانتی تینوں اچھی رہتی ہے
بالکل میں یہی اچھی عادت ہے ہمیں سفل ہماری یہی اچھی عادت ہے ہمیں جیون میں سفل اور ذمہ دار ان
ہاں بالکل صحیح کہا تم نے
چلو آج کی بات چیت ہم ہم سماپت کرتے ہیں اللہ حافظ
ہاں اچھا لگا تم سے آج بات کر کے اللہ حافظ